جی ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت سے
سب الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اپنا بتائیے
ہاں میرا ہو رہا ہے شام میں کیا کر رہی ہوں کیسا حال چال ہے سب کا گھر میں
سب حال چال صحیح اپنا بتائیے آپ کا کیا ہو رہا ہے
ابھی تو ہم آرے ٹیوشن پڑھا کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہے نا بھابھی کے ہاں سے ٹیوشن پڑھا کے فارغ ہوئے ہیں ابھی آئے سونچ رہے بھوک لگی ہے سونچ رہے کچھ کھالے جی
ہاں چار بجے مطلب شام میں کچھ نا کچھ کھائے کا من کرتا ہی ہے
ہاں بھوکے لگ جاتا ہے یار بچے لوگ کو پڑھاے بڑی محنت سے بھائی
بہت زیادہ محنت ہے بچے لوگوں کو پڑھانا بہت زیادہ محنت کا کام ہوتاہے
ہاں تمہاری آواز بہت گونج رہی ہے تم کیسے بول رہی ہو
آپ کی بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے آواز
کہاں سے جا رہی ہے بہن ہم تو اچھے سے بول رہے ہیں یہاں تو نیٹ ورک بھی ہے
کاج نہیں آواز اس بار بڑی اور تو سب ٹھیک ہے
تو کیا خواہش آپ میں
ارے ہم ہم لوگ نا میری دوست خوشی ہے تو ہم لوگ بازار ابھی گئے تھے ہاں بازار گئے تو ایسے ہی اچانک سے ہم لوگ کا یے بن گیا پروگرام کی چلو تھوڑا گھوم وم کے ہاں گھوم کے تھوڑا آتے ہیں تو ہم لوگ بازار گئے وہیں سب کھایا چاؤمین ایگ رول اور آئس کریم بھی کھایا ہے وہاں
اچھا سب کھا پی تے
اور فیر کولڈ ڈرنک پیا
ارے وا اچھے سے کھانا پینے گیے
تیا کی چلو اب گھر زیادہ شام ہونے والی ہے تو چلو گھر اسی آنے لگے تو اچانک سے دیکھرے کے ادھر پے مال کھولا ہوا ہے
آو اچھا ہے وہی تم لوگ کے بازار میں ہے
ہاں ہاں مول ہے بہت بڑا ہر چیز ہے وہاں
وا تب تو اچھا لگتا ہے ابھی نیا کھولا نا یے
ہاں ابھی نیا کھولا ہوا ہے تو ہم لوگ دونوں مال میں گئے بہت اچھی اچھی کرتی تھی اس میں تو ہم لوگ ہم لوگ ایک ہم لیا ایک وہ لی کرتی دونوں کو لیے اور فیر ہم لوگ اوپر گے نا اوپر والے تلے پے تو وہاں پورا چپل کی مطلب تھا سارا چیز
ہاں تو اب چپل بھی وہاں ہے
ہاں مطلب ڈیلی یوز سے لے کے مطلب پارٹی ویئر تک کے لیے تھا ہاں سب چیز کے لیے شادی بیاہ والا ڈیلی ویر پہنے والا ہر چیز تھا
مطلب ملٹیپل والا مال ہے کھانے پینے کپڑا لتا تا سب وا
ہاں مطلب تین تللا ہے مال
اچھا تھرڈ فلور تک ہے ہے نا مطلب اچانک سے ابھی تم دکھی دو دن سے نہیں گئی تھی کیا بازار
نہیں بہت دن سے نہیں تم نے اچانک سے دکھ لے گئے تو ایسے جاتے رہتے تو پتا ہی چلتا ہے کی مال ہےبنا ہوا یا کھولا ہے
ہاں بات تو صحیح ہاں تو چپل اپل بھی خریدی
ہاں وہ سلیپر چپل پہنی خریدی مطلب روز پہنے کے لیے
او ڈیلی یوز والا ہے نا
ہاں ہاں ہاں فیر کھانے پینے کا سامان بھی بہت اچھا اچھا تھا تو فیر وہ
آ رے مال میں تو تو بڑی سستا تھا مطلب مال میں سستا کیا مطلب ڈسکاؤنٹ مل جاتا بہت زیادہ چھوٹ ہے نا
پسند کے لائق جو بھی چیزیں رہتا سب چیز مل جاتا ہے وہاں ہر چیز موجود رہتا ہے
ہے نا ہاں بات تو صحیح ہے مال میں تو ہر چیز ایسا ہے رہتا ہے نا مال میں کہ جیسے ہر چیز ایک ہی جگہ مل جاتا ہے آدمی کو دوڑنا دو پنانا نہ پڑتا ہے جیسے ایسے کوئی چیز لینا تو چار دکان جائیے آپ تب ملے گا
اور مال میں چلیے جائیے گا تو ہ جوچیز یاد بھی نہیں رہے گا وہاں دیکھ کے یاد پڑ جائے گا ارے
ہاں آ آ ہاں ہاں ٹھیک بولی تو شام میں تو تم بہت چیز کا ہے لی ہو اچھی بات ہے میرے یہاں تو مکائی مکائی آیا ہوا تھا لیکن ہم تو ابھی کھایا بھی نہیں ہے ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے اتنا ٹائم ہی نکل جاتا ہے نا وقت کا پتا ہی نہیں چلتا ہے
ہاں صحیح بات ٹیوشن پڑھانے میں تو بہت زیادہ دماغ ایک دم خراب ہو جاتا ہے بچے لوگ کے ساتھ پڑھاتے پڑھاتے
ہاں اور بس بچے کو پڑھانا بہت آج کل دور میں مشکل ہے بر بہن کہتے ہیں بڑے بچے کو تم پڑھا لو گی آسانی سے لیکن وہی چھوٹا بچہ اچھا جو ہوتا ہے نا اتنا تم کو بھکائے گا ہوم ورک یاد کر کے نہیں آئے گا بہت دیکت ہے
اور پھر ہم لوگ یہ کھانے پینے کا بھی سامان کچھ کچھ لیے اوپر سے پھر آنے لگے تو دیکھا کہ اتنا سو میں تین کے جی آم مل رہا تھا
واہ رے اتنا سستا
بہت زیادہ یہ بھی ہم لوگ کے یہاں نا بہت سستا آم بک رہا ہے
تم ہی لوگ کے یہاں ہے بہن میرے یہاں تو سو روپے ستر روپئے کلو آم مل رہا ہے
سو میں تین کے جی آفر میں لاے دے رہا تھا سو میں تین کے جی چلا چلا کے بیچ رہا تھا تو ہم نے کہاچلو خرید لیتے ہیں اور اچھا آم تھا ہوں خرید لیے ہم لوگ دونوں
ہاں تو اچھا تمہاری بغل ہی کی دوست ہے وہ
ہوں ہوں تو دیکھے نا کہ فیلڈ میں مطلب میدان جو ہے اس کے میں یہ لگ رہا سرکس والے آئے ہیں
ا و اچھا میلا لگ رہا ہے ابھی ہاں ہاں ٹھیک بولی ہے اب ڈزنی لینڈ آئے گا ہر جگہ
ہاں ہاں ہاں وہئی پورا میلہ بڑا سا لگا ہم لوگاں چلو بہ لگے گا تو گھومنے یہاں بھی آئیں ہوے پندرہ دن
ہوورا
ہاں میرا ج جھولا میرا سب چیز جھولے ہے پھر ہم لوگ آ گئے بات کرتے کرتے بات کرتے کرتے ہم لوگ اگئی تو پھر خوشی کے یہاں ہم گئے تو اس کے یہاں بہت امرت پھلا ہوا امرت جا جامون اور پپیتا بھی یہ سب چیز تھا تو امرد وہ لائی ہم نے دونوں چھت پہ چڑھ کے امرد کھایا
باں تازہ تازہ امروت ہے نا کتنا اچھا ہے یار تازی تازی ہر چیز ملتی ہے تم لوگ کو ہم لوگ کو کیا ہے جو بازار میں ملتا ہے وہی ہم لوگ
نہیں ہم لوگ تو بس چھت ہی پے تھے توڑا اور دھو کے کھایا آرام سے اور پھر گھومے ٹہلے چھت پہ اتنا اچھا موسم کیا ہوا تھا نہیں
ہاں موسم تو ابھی بڑی سہانا ہے اس میں گرمی گرمی بھی ہے لیکن جب ہوا چل رہی ہے پورا بادل کر رہا ہے بارش ہو نہ ہو پر موسم ٹھنڈا ہو جا رہا
بہت زیادہ ٹنڈا پھر بارش ہونے دیں اسی بیچ بارش ہونے لگی پورا اندھر ٹائپ سے تھا کافی ہم گھر
او ہو اچھا اچانک
تو پھر خوش خوشی کی امی ہم کو روک لی
او اچھا تو وہی رک گئی
گئےیں گے کھانا کھ کے جانا بیٹھو بیٹھو بیٹھو تو ہم دو گنٹہ تک بس رکے خدا نہیں چھوڑیے کھانا انشاء اللہ
او پھر تم ہاں پھر تم آ گئی ہے نا
پھر ہم اپنے گھر آ گئے
ابھی ہم لوگ یہاں یہاں سے تھوڑا دور شہر ہے وہاں میلا لگے لگے گا ڈزنی لینڈ پورا ساون میں لگتا ہے
اچھا ہاں
مطلب بہت بڑا میلہ لگے گا ادھر تو گاؤں میں تھوڑا چھوٹا چھوٹا لگتا ہے نا وہ ہاں بہت بڑا لگے گا اگست میں لگے گا تو وہاں تو جھولا بھی آتا ہے ایک دم ٹاور والا جھولا پھر وہ بریک ڈانس پھر ایک ٹورا ٹورا ہوتا آتا ہے نا وہ بھی آتا ہے موت کا کنواں کھیل ہے
ایک ناؤ والا بھی ہوتا ہے ناؤ کا بھی
ہاں ہاں ہاں ارے اتنا اچھا اچھا وہاں جھولا آئے گا نا اور پھر ٹورا ٹورا والا پہ تو بیٹھے گی تو لگے بہت ہم کو ڈر لگتا ہے یار ہم تو کبھی نہیں بیٹھے ہیں لیکن وہاں موت کا کنواں جو کھیل دکھاتا ہے نا وہ تو گجب دیکھ کہ لگتا ہے کیسے ہی لوگ اتنا مطلب ایسے جگہ میں سائیکل یا کار چلا لیتا ہے بھائی ہم لوگ دیکھ کے خوف لگتا ہے
ہم لوگ سڑک تھوڑا سا اوپر رہتا تو چڑھ نہیں پاتے سائیکل سے اور لو پورا گولے گولے راو نڈ کے گھما لیتا
وہی تو کیسے گھما لیتے وہی تو حیران ہی لگتا ہے ہم لوگ کو بھی سوچ کے دیکھ کے تد جگ لگتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے نہیں ان لوگ نا پریکٹس کرتا ہے بار بار کسی چیز کو اسی سے ہوتا ہے وہ لوگ کر لیتا ہے تو ابھی جانتے ہو وہاں لگے گا نا تو ہم لوگ بھی جائیں گے بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہاں نئی یہاں تو دن میں لگتا نا ہنو کے گاؤں میں لیکن وہاں رات میں چولہ جو چلتا ہے نا وہاں رات کا اتنا خوبصورت لگتا ہے لگتا ہے نا کہ جیسے اتنا اچھی جگہ پہ آئے ہیں رات میں سب اتنی بھیڑ بھاڑ بھی رہتی ہے
ایسے بھی دن سے زیادہ کوئی چیز نہیں دن سے زیادہ کوئی چیز رات میں زیادہ اچھا لگتا ہے ہاں بہت زیادہ
دن میں تو ایسا دن میں بھی لگتا ہے پر نارملی لگ تا ہے لیکن رات میں پورا جو لائٹ وٹ جلتا ہے نا ہر طرح کا بڑی خوبصورت ہے یار پھر بگل ہی میں وہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ ایک ندی ہے کوئل ندی وہیں کے بغل میں لگتا ہے
ہاں ہاں ہاں تو ہم لوگ کا تو چھوٹا موٹا شہر ہے تو گھومنے ٹہلنے کے لیے شام کے لیے ٹھیک ہی کی ہے
ہاں اچھا ہے پر ہم لوگ جائیں گے ہم لوگ سوچا ہے اگست میں لگے گا نا تو وہاں اس میلہ میں ہم لوگ ضرور جائیں گے
ہم بھی آئیں گے آپ کے یہاں اور چلیں گے ساتھ میں ہم لوگ
ہاں رہنا دو مہینے تک رہتا ہے چالیس دن تک میلا تم آؤ گی سب تم لوگ گھومو گی یہاں رہو گی دو چار دن اچھا بھی لگے گا رہنے او
ابھی ہم لوگ کے یہاں گھومنے چار بجے چلے ہیں مارکیٹ گھومنے
ہاں آئیں گے ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو وقت نکال کیا میرے کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے نا ٹیوشن پڑھانا رہتا ہے زیادہ چھٹی دے نہیں سکت تے ہیں بچے لوگ
ہاں آپ تھوڑا زیادہ مصروف رہتی ہیں نا
ہاں بہت مصروفیت ہے زندگی میں یہ چیز ہے ہاں یہ چیز بہت دقت اور سب ٹھیک ہے بہن پھر ابھی پتا ہے ابھی ہم لوگ گئے تھے مطلب میری بہن کی طبیعت خراب تھی تو ہم لوگ گئے تھے ڈاکٹرنی کے پاس دکھوانے اس کو تو ہم لوگ ہم پتا بھی نہیں تھا کہ میری ایک دوست کا میری ایک دوست تھی مطلب گا کہ تو ہم کو پتا بھی نہ تھا کہ میری دوست ہے وہاں پہ نہیں ہے مطلب وہ شادی شدہ ہے اچانک سے ہم لوگ کا مطلب اتفاق ایسے ہوتا ہے اچانک سے ہم لوگ وہاں پہ ہم لوگ کی کار رکی نا تو وہ اپنے چھات پہ تھی اور اچانک سے فون کر رہی ہے تو ہم کو بھی لگا کاہے کے لیے فون کر رہی ہے اتنے دن کے بعد بولی پیچے مڑ کے دھو پیچھے ایک دم پورا ایک دم حیران رہ گیا کہ اری یہ کیسے مطلب کیسے مل سکتی ہے ا مطلب بہت خوشی ہوا اچانک سے ہم دیکھیں اس سے ملے مطلب سرپرائز ہو تا ہے نا کہ انسان کسی کو اچانک سے دیکھ لے
ہاں صحیح بابا ا بہت خوشی ہوتا ہے کسی کو اچانک سے اپنے دوست کو دیکھنے سے
پھر ہم پہلی بار جانا کہ اس کا گھر وہیں پہ تھا جہاں پہ ڈاکٹرنی کا ہے نا وہیں پہ پہ تو پھر وہ ہم لوگ کو بہت بلایا پھر گیا ہے تو بہت ناشہ پانی خاطر داری کی بیچاری اس کی ایک بیٹی بھی ہے بہت خوبصورت ہے کیوٹ سی بیٹی ہے اس کی تو ہم لوگ کچھ دیر تک وہاں بھی رکے ناشتہ پانی کیا پھر ہم لوگ آ گئے زندگی میں بہت چیزیں اتفاق سے بھی ہوتی رہتی ہیں نہ چاہتا ہے توبھی کبھی کبھی ہ وہ چیزیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں ہاں تو انسان کو اسی لیے سکھ دکھ میں گھبرانا نہیں چاہیے خوشی اور غم اللہ دیا ہوا ہے اللہ
ہاں بی شاک
ویسے وہی تو اور سب ٹھیک ہے نا
اتفاق سے آپ بھی کبھی ہم لوگ کے یہاں آئیے
ہاں ہاں ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور آئیں گے اور سب ٹھیک ہے نا
ہاں اور سب الحمد للہ
ہے نا چلیے پھر کھانا پینا بنائیے کھائیے پھر ہوگی بات انشاء اللہ وقت نکال کے آئیے ملاقات رات بھی ہوگی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے بہن آئیے پھر اللہ حافظ
اللہ حافظ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے